ساملیک
ہلو
ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
ٹھیک چوا
آ ٹھیک تہ چو ٹھیک
ہلو
میں آ اس سے ٹھیک تہ چو ٹھیک
جی الحمد دگر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے
آ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے کیا کر رہی ہو
کام کر رہی تھی کچھ
اچ وہ آپ کا وہ ایگزیکٹ مجھے پتا ہی ہے آپ کہ رہتی
میں شگن پورہ میں رہتی ہوں
کہاں
شگن پور میں
اچھا ٹھیک وہ کس سائڈ سے آتا ہے
شلوت سے پڑتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک آپ نے کی وہ جو اویرنیس پروگرام کرنا تھا
ہاں ہاں جی لیکن لاسٹ سیشن ہم لوگوں نے ابھی نہیں کیا ہے
جلو لیکن جو وہ بڑا والا اوئرنیس پروگرام کرنا تھا میں اس کے بارے میں بول
نہیں وہ ہم نے ابھی نہیں کیا ہے
تو نہیں کیا ابھی
ہ
ٹھیک ہ اچھا وہ کب کرنا آپ کو کب ڈیٹ دی ہے انہوں نے آپ کو کب انہوں نے ڈیٹ دی ہے سر نے
ٹوونٹی نائنتھ کو سر
ٹوینٹی نائنتھ کو آپ کو آپ کو اسکول میں کرنا ہے یا کہیں اور پہ
یہ م توپ گھر پہ ہی کرنا ہے
لیکن اس میں تو بہت سارے پارٹیسپینٹس لا رہے ہیں
لیکن یہاں پر آئے گے نا سب
اچھا ٹھیک ہے
ہاں ہم سنڈے کو کریں گی
ٹھیک آپ جب وہ دربارس کرتے تھے نا ریگولر دربارس آپ کو کتنے ممبر آتے تھے اس میں
ہ نو داس جال اس جال ہاں بہار کی اوج عا رہی ہے آپ آپ لوگوں نے کیا
ہمیں ٹوونٹی سیون کو دیا تھا ڈیٹ میم نے انوں نے بولا تھا کہ اپنے ٹینٹی سیونتھ کو کرنا تو پھر یہ ہمیں بولنا لیکن میں گئی تھی اس اسکول پہ وہاں پہ پرنسپل سر تھ ہی نہیں انہوں نے بولا کہ اب کل آنا
ہاں
سے بات کرنا اگر ان نے پرمیشن دی تو آپ یہیں پہ کرنا اگر ان پرمیشنید کوئی اور جگہ چ ہوگی
اچھا شادی اچھا ٹھیک ا
شور آ رہا ہے
آپ کہاں سے ہو
ایسا ہوپ سے آپ جانتے ہو مجھے
شاید سکی نہ ہونا اچور اچار ہاں نش میں اندہر ہاں وہی اسپیکس سوالی
نہ اسپیکس والی نہیں
سرک
آپ آئی تھی پہلگام اس دن جب ہمارا وہاں پی تھا
آئی تھی آ شاید آپ وہ ہے جو بنیش کے ساتھ
ہاں وہی ہاں وہی وہ کہاں ہے بنش وہ پتا ہی نہیں وہ کہیں
ا وہ شاید بنگلور گئی کن بن
کیااں
بگلورو گئی ہوئے اچھا پتا نہیں شاید اسی نے بولا تھا
ان کو کوئی کام تھا وہاں پہ
ہاں شاید کہم نہیں ہوگا
اچھا ٹھیک وہ جو میم نے کچھ بولا تھا نا وہ سولرس کا
ہاں س کرنے گ س
مجھے انہوں نے بولا تھا کہ ٹریننگس کے لیے ہمیں بھیجنا ہے باہر لڑکیوں کو ہاں انہوں نے یہی بول تھا لڑکی ٹریگ کے لیے پھر ان کو ٹرینگ ملے گی وہ ہاں
ہاں چھ مہینے کی
ہاں آپ چی
نہیں میں نے نہیں کی میں وہاں نہیں جا سکتی
آپ نہیں جاتے ہو ٹھیک
ہاں
آپ ہو ن یہ بڑھتے قدم فہلو
ہاں
اچا ٹھیک مجھے لگا آپ پیرڈ تھالت
نہیں قدم فلو
ہاں یہ ایکچولی میں آپ مجھے آپ کی یہ شکل سمجھ نہیں آئی آپ کو کون سی والی ا سلی
جو بڑی بڑی تھی اور موٹی بھی
م پٹی پڑی بول آپ آتے تھے ادھر جب ہمارے سیشنز ہوتے تھے
نہیں نہیں میں ادھر نہیں آتی تھی کیا کھان پیٹ
ہاں کان پ ہو آپ نہیں آتی ہو ادھر
ہاں جاتی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں مت جی
آپ کو آتا ہے پھر مطلب جب آپ یہ کرتے ہو موبلائزیشن کرتے ہو وغیرہ پھر آتے اننے لوگ جتنوں کو آپ کرتے ہو م سبلائزیشن وہ سارے آتے تھ
آ
وہ سارے آتے ہیں ہمیں نہیں آتا ہمیں بس ہمیں ہم اتنا موبلائز کرتے ہیں ان کو وہ پھر بھی دو یا تین آتے ہیں کبھی چار آتے
سم ہی یار
س میں
نہیں سیم نہیں ہ ہمارے یہ کبھیبھی بہت سارے آتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہی دو تین چار پانچ
وہی یہی مشکل ہوتا ہے نا
ہوں چیرا خ شیرن گ
نہیں وہ کیا ہوگا وہ جو بڑا والا یہ اوئرنیس پروگرام تو آپ نے کیا ہوگا لیکن آپ
انڈنگ میں ہوگا شاید
ہاں ہاں اچھا
تو
فلو شکا
ا زیادہ نہیں نے ب ہے
زائےیدا مم نےے
ہ اسکالرشپ
جی اور باقی سب ٹھیک ہے آپ گئے پھر مطلب جب ہمارا لا سو چ ن تھانا ا تھان پی آفس تب سے آپ گئے پھر ادھر کبھی تب سے کبھی نہیں گئے وہ کچھ نکنکا بول رہے تھے
ہاں
آپ جاؤ گ وہ کیرن ولک بودرے
نہیں میں نہیں جا سکوں گی
اچھا ٹھیک
ہوں
آپ آپ کالج وغیرہ جاتے ہو مطلب نہیں پڑھائی وھائی خت
ہ
گریجویشن کیھی
ہ کر رہی ہوں ابھی میرا فورتھ اسم چل رہا ہے
ا فورس سے ٹھیک آپ کا میجر کون سا سبجیکٹ ہے
زالوجی
لائنر
بورٹین
سچ میں نے کیا ختم کالج
کیا
میں نے جولائی میں کیا تھا
ٹھ گریجویشن
ہاں گریجویشن کمپلیٹ کی میں نہیں کیا آنرس میں نے سوچا اب آنرس کے بجائے ایم اے کرو س د کیونکہ پھر بھی ایک سال دینا ہے نا یونیورسٹی میں
ہاں
اس سے اچھا ہے کہ یونیورسٹی ایڈمیشن کرے کیونکہ وہاں انسان سیکھتا ہے ابھی یہ کالج اس میں نیا نیا ہے نا آنرس کا ایک تو مجھے لگا وہاں پہ زیادہ سا چیز نہیں ہوگی
بالکل
ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی اب دیکھوں گی اس سال کیا کروں گی
اگر م
ہاں میں یونیورسٹی ایسے تو یوورسٹی کا خیال ہے بس ٹھیک کروں گی ج میرا پرسند سبجیکٹ ہے وہ ایسے رٹا مار کے یاد نہیں ہوتا ہے
وہ تو بہت ٹف ہے
وہ ٹف ہے وہ اچھا ہے مطلب وہ آسان ہے لیکن اس کو پڑھنا پڑتا ہے اچھے طریقے سے مطلب بس سبجیکٹس میرا باقی سبجیکٹس ہیں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں کرنٹ مارک کے ن جو یہ ہے نا یہ بہت ٹف ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے اچھی طرح مطلب کلاس وغیرہ
ہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ یہاں پر نہیں پڑھتا کالج میں
آ کو نہیں ہے وہاں پہ
اوکے
ہاں یہ ایکچولی نا یہ کم کم ہے ابھی مطلب پہلے یہ ہائر س کنٹرز م میں تھاک کالج میں نہیں تھا ابھی ہے کسی کسی کالج میں مطلب سارے کالج میں نہیں ہے کسی کسی کالج میں ہے تو ہمارے کالج میں تھا مجھے لینا ہی نہیں تھا مجھے صل میں مجھے پوالٹیکل سائنس لینا تھا اور ہسٹری سیٹس بند ہو گئی تھی پولیٹیکل سائنس میں نہیں
جی آپ نے لیٹ رجسٹریشن کی ہوئی ہوگی
اسشن مجھے ایکچولی ادھر کرنا ہی نہیں تھا ایڈمیشن باہر کرنا تھا لیکن پھر تھوڑی پرابلم ہو گئی گھر پہ پھر ادھر ہی کرنا پڑا تو اس وجہ سے میں نے لاسٹ میں رجسٹریشن کی ادھر سس پھر پھر انہوں نے بولا آپ کو پرس لین ہے اگر ایڈمیشن کو کرنا ہے میں میں کیا ایک سال بر باد کرو
ہ وہ بھی اچھا سبجیکٹ ہے
اسی لیے اب دیکھیں گے کیا ہوگا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا اور باقی سب ٹھیک
الحمد للہ آ بتاؤ
بس ٹھیک
آج کل کیا کر رہی ہو
فی الحال تو گھر پہ ہی ہے یہ ہو جائے گا نا ختم فیلو شپ ہماری
ہاں
تو دیکھیں گے کیا کریں گے میں نے ایک اور فیلو شپ میں بھی جوائن کیا ہے رائز اپ اپ میں رائز رز رائز فیلو شپ جو ہے م سسب این جیو کا
اسش ککوزز یہس
السلام علیکم ہلو یلیکم ت ٹھی صب
ہاں ٹھیک ت چ ٹھیک
بس شکر ربس کن اور کون سی فیلو شپ باپ نے جوائن کی ہلو ہلو